السلام علیکم
و ععلیکم السلام
ہ السلام آج جو ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے نوجوان اور ان کا مستقبل اگر ہم غور کریں تو ہر ملک کا مستقبل اس کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے آج جو نوجوان ہیں کل وہی ڈاکٹر انجینئر استاد کاروبار لوگ بنیں گے اس لیے اگر نوجوان مضبوط ہو محنتی ہو اور اچھا سوچے تو ملک پر آگے جاتا بڑھ بڑھ جاتا ہے لیکن آج نوجوان راستہ بھٹک جائے وقت ضائع کرے یا مایوس ہو جائے تو پھر تو پورا معاشرہ متاثر ہو جاتا ہے اس لیے نوجوانوں کی زندگی ان کے خواب ان کے مسئلے اور ان کا مستقل بہت اہم ہے
جی آپ نے یہ بہات درست کری ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے نوجوان کسی بھی ملک کی کت ہوتے ہیں ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے اور کچھ نیا کرنے کا شوق ہوتا ہے لیکن آج کے دور میں نوجوان بہت سے مسائلوں کا بھی سامنا کر کر رہے ہیں مثال کے طور پر تعلیم کو دباؤ نوکری کی فکر گھر والوں کی امیدیں اور معاشرے کا مقالبہ ایک نوجوان کے ز ذہن میں ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب کیسے ہوگا یہی سوچ کئی بار اسے پریشان بھی کر
بالکل بالکل بالکل بالکل اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے کام کم کام صرف وقت کی وجہ سے پورے کر ایک طالب علم اگر وقت پر پڑھائی کرے تو امتحان میں اچھے نمبر لے سکتا ہے اگر مزدور اگر وقت پر کام کرے تو اپنی روزی کما سکتا ہے ایک کاروباری شخص اگر وقت کی پابندی کرے تو اپنا کاروبار بڑھا سکتا ہے یعنی ہر کامیابی کے پیچھے وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے
جی جی بالکل اور یہی چیز کئی بار مایوسی پیدا کرتی ہے نوجوان دوسروں کو دیکھ کر اپ اپنی زندگی کا موازنہ کرنے لگتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ کہ ہر انسان کا راستہ الگ ہوتا ہوتا ہے ہر کسی کا وقت الگ ہوتا ہے کوئی جلد کامیاب ہوتا ہے اور کوئی دیر سے لیکن آج کل جلدی کامیابی پانے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے لوگ محنت کم اور نتیجہ جلد چاہتے ہیں
جی جی جی یہ بات صحیح کہی ہے آج کل ایک عام انسان صحیح صحیح اٹھنے ہی موبائل پکڑ لیتا ہے کبھی ویڈیو کبھی میسج کبھی سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے ایک گھنٹہ نکل جاتا تا ہے پھر دوسرے گھنٹے پھر تیسرا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہی چھوٹی چھوٹی لمحے مل کر زندگی کا بڑا حصہ بن جاتی ہے
جی جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے ایک ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج بہت سے نوجوان اپنا وقت ضائع کرتے ہیں گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں فضول ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں وقت ایک ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آتے اگر نوجوان اپنی جوانی ضائع کر دے تو بعد میں افسوس کے سوا کچھ نہیں پوچتا
صحیح صحیح یہ بات تو صحیح ہے آج کل انسان تو یہی کرتا ہے اسی لیے کہتے ہے کہ آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے اگر ہم ہر چیز کو التے ڈالتے رہے تو زندگی میں آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا کام اگر وقت پر ہو جائے تو وہ ان سب وہ آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر وہی کام دیر سے کیا جائے تو مشکل بن جاتا ہے
بالکل بالکل آپ نے بہت ہی عمدہ بات کی ہے جوانی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو صرف تعلیم پر نہیں بلکہ کی مہارت پر بھی توجہ دینی چاہیے آج دنیا بد رہی ہے صرف ڈگری کافی نہیں اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہو جیسے کمپیوٹر زبان کاروبار یا کوئی پنی کام تو وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے
جی ہاں ہاں یہ بہت گہری بات ہے وقت صرف کام کے لیے نہیں بلکہ رشتوں کے لیے بھی ضروری ہے آج لوگ اپنے خاندان کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں والدین بہن بھائی دوست یہ سب زندگی کا حصہ ہے اگر ہم ان کے ساتھ وقت نہ گزارے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے ہے کہ نہیں
جی جی بالکل آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے اور صرف یہ جو ہنر ہنر ہے ہنر ہی کافی نہیں ہے اچھی سوچ بھی ضروری ہے کئی بار انسان کے پاس صلاحت ہوتی ہے لیکن وہ خود پر ییک یقین نہیں رکھتا خود پر اعتماد بہت ضروری ہے اگر اپ خود کو کمزور سمجھیں یہ تو دنیا بھی آپ کو کمزور سمجھے گی
جی جی جی اگر ہم خود کو کمزور سمجھے تو دنیا بھی ہ خود کو کمزور ہی سمجھے گی یہ بات تو صحیح کہ لی ہے آپ نے اور ہم ایک انسان کو مضبوط ہونا چاہیے پورا پور نا ایک سوسائٹی میں ایک ایک ایک انسان جب اچھا پڑھا لکھا ہو اس کی تربیت اچھی ہو تو اس کو بہت بہت ہی یہ مل ہے کہ نہیں تو اور ایک ذمہ داری ذمہ داری بھی ہو کہ انسان پر کے وہ ایک ج اگر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کے اخلاق بھی اچھے ہو ہے کہ نہیں
جی جی بالکل آپ نے یہ بات بہت صحیح کہی ہے بالکل خود پر یہ کہ چین کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اگر انسان خود پر بھروسہ کرے محنت کرے اور ہممت نہ ہارے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے زندگی میں ناکامی آنا بات ہے لیکن ناکام کے بعد دوبارہ اٹھنا اصل کامیابی ہے
جی جی ہاں ہاں ناکامی تو انسان کے پاس ہمیشہ ہی یہ زندگی زندگی تو ایک ایک کیا بولتے ہے ایک امتحان ہے کہ یہاں پہ کبھی انسان کامیاب بھی ہوتا ہے کبھی کسی چیزوں میں ناکام بھی ہوتا ہے اور جب کسی چیز پہ ناکام ہونا تو ایک ایسی بات ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے ہے نہیں تو تو مایوس ہونے کے کے بجائے کہ اس کو اگر وہ پھر سے گر رہا ہے گر سے پھر سے گر رہا ہے تو یہ کیسے وہ وہ کیسے ہی اٹھے گا وہ مسئلہ ہے جو انسان ناکامی ناکام ہو کے جو صرف صرف ناکام ہو پھر وہ پھر اٹھ کے کامیاب ہوتا ہے وہی شخص پھر اپنی منزل کو پاتا ہے
جی بالکل نوجوانوں کو اچھا چھ دوست بھی بہت سوچ سمجھ کر چننے چاہیے کیونکہ دوست انسان کی زندگی پر بہت اثر ڈالتے ہیں اگر دوست اچھے ہوں تو وہ آگے بڑھنے میں مدد دی ہیں لیکن اگر دوست غلط ہو تو وہ انسان کو راسہ جیسے ہٹا سکتے ہیں
ہاں صحیح کہا بالکل صحیح بات کہی ہے کہ صحبت کا اثر تو انسان پہ ہی ہوتا ہے اگر انسان کے کی صحبت اچھی ہو تو وہ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے مگر اگر انسان کی صحبت غلط ہو اور وہ صرف ان ان لڑکوں یا ان دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر جاتا ہے جہاں پہ اس کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے جن کے عادات غلط ہوتے ہیں تو اس کے اس کو پھر کیا بولتے ہیں اس کا نتیجہ پھر آگے جا کے سمجھ ل گا چنانچی پہلے پہلے لگتا ہے کہ انسان کو کہ یہ یہ فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے شوں سے مگر آگے جا کے جب انسان بڑا ہوتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا کیا سحبت سحبت سحبت کا کتنا بڑا ایک امپورٹ المیہ ہے رہی زندگی میں
جی جی بالکل آپ نے بہت ہی سنجیدہ بات کہی ہے ایک اور چیز جو نوجوانوں کے لیے ضروری ہے وہ ہے صبر آج کل ہر کوئی جلدی میں ہے جلدی پیسہ جلدی کامیابی جلدی نام لیکن بڑی سے وقت لیتی ہے ایک درخت بھی ایک ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا کیا خوب بات کہی ہے
ہاں ہاں یہ صحیح بات ہے بالکل کیا بہت ہی عمدہ بات کہی ہے ایک دن میں درخت پیدا نہیں ہوتا ایک دن میں درخت ان کی شاخیں نہیں ہوتی ایک دن میں ان کے پتے نہیں کھلتے یہ تو بہت ایک وقت ٹائم ٹائم لگتا ہے کہ کہ وہ ایک پیڑ کیسے بڑا ہوتا ہے پھر اس کی شاخیں نکالتی اسی طرح ایک انسان کی بچپن سے ہی جب اچھی تربیت ہو اچھے اخلاق اس کو سکھائے جائے تو وہ بہت آگے جا کے پھل بھی دے گا ایک پیڑ کی طرف اچا اچھے پھل بھی رہے گا
جی جی بالکل بالکل کیا کیا خوب بات کہی ہے واقع کی زندگی میں صبر بہت ضروری ہے اگر نوجوان محنت کے ساتھ صبر بھی رکھیں تو ان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کامیابی ایک سفر ہے
جی جی جی دن کا کام نہیں ہے ل کامیابی تو ایک سفر ہے بالکل کسی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ انسان انسان ایک دن میں ہی بڑا نہیں ہوتا ایک دن میں ہی وہ کروڑپتی نہیں بنتا اس کو ٹائم لگتا ہے کہ انسان پہلے پہلے تو سیکھتا ہے بہت کچھ سیکھتا ہے پھر اس ماہرے میں اس اس کا اس اس کام میں پھر اس میں مہارت حاصل کر کے پھر اس میں ایکسل کر تا آگے جا کے بڑھتا ہے تو بہت ہی اب یہ جی
جی بالکل درست بات کہی ہے آپ نے کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہے اگر وہ اپنے وقت کی قدر کرے محنت کرے ہنر سیکھے اچھے دوست بنائے اور خود پر یقین رکھ ہیں تو نہ صرف وہ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کو کیا خیال ہے
جی جی جی بہت بہت خ بہت بہت ہی عمدہ بات کہی ہے نے جب جب جب اس کو اچھی تربیت ملے اس کو اچھی تعلیم ملے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی
ج
ا اگر وہ غریب ہے تو اس غربت سے اٹھاتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے وہ ایک ذخیرہ بنتا ہے جس سے جس سے بہت سی آنے والی نسلیں ان سے سے سبق پاتی ہے کہ کیسے اپنی زندگی میں کام کرنا ہے
جی جی ہاں ہاں بہت ہی عمدہ بات کہی ہے نوجوانوں کے پاس طاقت بھی ہے اور موقع بھی بس ضرورت ہے صحیح راستے چننے کی
چل ہ ب شک ب ش یہ تو صحیح بات ہے جب تک آپ کے پاس ایسا بندہ نہ ہو کوئی جو آپ کو صحیح راستہ